لو
ہیلو السلام علیکم ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو
میں بس بیٹھیےہو اور کیا کررہی ہی
میں بھی اس وقت بیٹھی ہوں ابھی میں بزی تھی تو
کیوں کیا بزی
ایسے ہی بھائی ارہان کو سنبھال رہی تھی
اچھا
ہاں پرویز بھائی کی دکان پہ گئی تھی مجھے اس کو ریچارج کے پیسے دینے تھے لیکن وہ اس کا دکان بند تھا میں نے کہا تھا نا وہ گواں نہیں ہے
ہاں
اس لیے پھر میں واپس آئی ہوں یہاں مجھے ففٹین میں فورٹین ٹاسک ہو گیا اب مجھے ایک یہ ٹسک کمپلیٹ کرنا ہے تو فف ٹین ہو جائے گا
روشنی سے کی بات آپ سے
نہیں تب سے میں نے اس سے بات نہیں کی پتا نہیں وہ کہاں غائب ہے
اسے میسج کر
ہاں میسج کروں گی میں آپ کو آیا نیا ٹاسک
ہاں نہیں نہیں ابھی نہیں آیا نہیں ابھی نہیں آیا میں نے اسے میسج کی بولا میں نے میم کو بولا کل اگر بعد میں مشکل ہوتا ہے بہت بار بار بول یہ خودۂ یہ ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے کبھی
اچھا
ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے
ہاں ہوتا ہوگا پتہ نہیں آپ کون سا ٹاسک آئے گا لیکن
ہاں
یہ بھی مسئلہ ہے
اور
اور بتاؤ آپ آپ کو کالج کب جانا ہے
مجھے ہی ابھی نہی فی الحال ٹوینٹی ون جولائی سے
چھٹی ہےیا
سمر ویکیشن اس کے بعد پھر میں تھرڈ سیمیسٹر کا یہ ایڈمیشن کرنا
ہاں
آپ یہ کلاس سارے ہوتے ہیں
ہاں سبھی کلاس ہوتے ہیں لیکن دیکھا کاشفا کیا کرتی ہے یہ ایسے ہی گھر میں بیٹھے جو ایسا اسکول میں کرتی تھی
او پتہ ہے سیدھے مطلب فیل ہو جائے گی فرسٹ سمیشن دیکھنا
ایسے کیا پتا ہے ایسے ہی کرتے ہے بوقوفی
ایک تو آپ لوگوں کو وہ انٹرنیٹ میں پیل کریں گے آ پتا ہیں ایٹینڈس مطلب مارکس میں رکھتے ہیں ایٹ ایٹینڈینس میں رکھتے ہیں
ہاں
پوائنٹ مارکس ہر مطلب انٹر میں ہر مطلب کسی سبجیکٹ کہ مطلب انٹرنل ففٹی مارکس اس میں ففٹی مارکس اٹینڈنس کے ہوتے ہیں کیا
ہاں
ر اگر کسی سبجیکٹ کے یہ سکسٹی ہوتے ہیں انٹر میں سے تو اس کو ٹوئنٹی اٹینڈینس رکھتی ہے ٹوئینٹی فائیو بھی
شاید میجر سبجیکٹس کا گا ٹوینٹی فائیو
ہاں
ہاں اسے پتا ہی نہیں ایسے ہی
اور پریزنٹیشن بھی دینی ہوتی ہے پھر اور اسائنمنٹ بھی اور پنیٹ میں فیل کرتے ہیں اور سیونٹی پرسینٹ اٹنڈینس ہونی چاہے
ہاں وہ ہونی چاہیے اب یہ بات کشفا کو کون سمجھائے
چھوڈو اس کو آ کو کیا کرنا آ اس کی مرضی
ہاں میں جاتی ہوں لیکن میں جاتی ہوں لیکن میں اکیلے پھر اکیلی رہ جاتی ہوں میں اس لیے وہاں پہ
نہیں کرو آ میں اد کر میں نے شاید تھا میرے ساتھ یہ کرتی تھی میں نے پھر ا کیا اللہ کی قسم ہے اور قرت جو میرے سے پڑھتی ہے اے ایف آئی میں اور وہ بھی اسی کالج میں پڑھتی وہ کبھی کبھی آتی تھی
ہاں یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں پہلے دوسروں کو عادت کراتے ہیں پھر خود گھر بیٹھ اہ اس نے اسکول میں بھی یہی کیا تھا ٹویلتھ میں پھر الیونتھ میں پھر مجھے مجبورا اس بنشا کے ساتھ فرینڈ شپ کرنی پڑے گی میں کلاس میں بھی اکیلی ہوتی ہوں گھر بھی اکیلی آتی جاتی ہوں نہ کسی سے بات نہ کچھ
وہ اچھا ہے والا کی قسم آپ کو پتہ میں کیا کر میں خوشی ہوتی تھی سو شائےید س کالجنی ہے وہ کالج نہیں آتے ہیں اس نے یہ پولیٹیکل سائنس کا انٹرنل بھی نہیں دیا
ہاں مجھے بھی آج مزہ آیا کل مجھے لگا تھا یہ یہ
کو پتہ ہے وہ کتنی وہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں کیئر لیس کو پتہ ہے ہمیںٹ الیونتھ کو تھا نا یہ انڈ پلیٹیکل سائنس ففٹی مارکس میں سر نے بولا ایسائنمنٹ لاو اور وای وا دو میں نے دیا نا وائی وا اور ایسے میں شاید اس نے بولا میں کل دونگی مگر اسنے یہ نہیں سونچا آج ایگزام ہے میں کل کیسے میں دنگی سر میرے لیے کل یہ ملب گیپ ملب ٹائم نکال سکتا ہے فضول لڑکی اس نے نہیں دیا انٹرویو بولا میں پھر بھی فیل ہوں اس میں پولٹیکل سائنس
انے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پڑھائی میں
ہاں صرف ہول رہی ہے میں یے نا کروں اور ج این ایم کر اس میں زدت زد ٹف ہے اس میںچے سے ملب انسان کو یہ پڑھنا ہے زیادہ ہے نا
ہاں اس میں ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھ سکتے ان کو کیا لگتا ہے کہ وہاں
جی نمور اےنو سی ایک ہے لیکن وہ ڈپلوما ہے اور وہ ڈگری ہے باقی کچھ نہیں پڑھنا تو پڑو تو سم ہوتا ہے نا
ہوں ہوں اور این اے ایم زیادہ تر فیمیلس کے لیے ہوتا ہے
ہاں
باجپا کو بعد میں سمجھ آئے گا کہ کیا ہوتا ہے ابھی آرام سے بیٹھے گی پہلے اس نے مجھے صبح کال کی بولا ہاں میں کالج آؤں گی پھر جیسے ہی میں نکلی میں نے یونیفارم پہنی تھی اور پھر وہاں سے وہیں سے ایک اور کال کیا اور بولا کہ میں نہیں آ پاؤں گی آج مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے مینے بولا ٹھیک
میں ہمارے کالج میں ہمارے کالج میں کیا ہمیں وہاں یہ ٹینشن نہیں ہے مطلب اٹینڈنس کی ہمیں اٹینڈنس کہ مطلب وہ دیں گے مطلب اٹینڈنس یہ انٹرن میں فیل کریں گے ہمیں وہ ٹینشن نہیں نا وہاں وہاں پہ یونیفارم کبھی چیک کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں اور نہ ملب کہ جارے اس میں کچھ کرتے اگر اٹینڈینس فیل نہ کر نہیں فیل بھی نہیں کرتے اس میں یہ اس کو کیا بولتے ہیں اگر ایڈیڈنس کم ہو ہماری مرضی ہے ہم کہب جائے وہ کچھ نہیں بولتے اک کے حساب سے کالج اچھا ہےلہ اسٹوڈنٹس کم ہے لیکن بہت مز ہیں اور فیسلٹیز ساری
ہاں صحی ہے منتاشا اپکو پتا ہے میں بیٹھی تھی نا اکیلے وہاں کالج میں مین بلڈنگ میں ممتا وہاں پہ لیٹ آئی کلاس میں اس نے مجھے دیکا اور گلے لگی میں نے بہت اگنور کیا اسے
وہ نہیں پڑھتی آپ کے ساتھ وہ کلاس اس کو کیا بولتے ہیںوی لی ایڈٹ کورس ملب متشاہ آپ کے ساتھ کوئی کلاس نہیں پڑھتی ہے
نہیں نہیں اس سے آرٹس ہے ایکچولی ایجوکیشن وغیرہ یہ کچھ
ہ مگر یہ اس کو کیا بولتے سبجیکٹ جو ہے نا وہ پڑھتے ہو آپ
نہیں نہیں نہیں اس کا میرا سات کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے وہ سارے سبجیکٹ ڈفرینٹ ہے اس کے اسی لیے پھر اس نے جب مجھے دیکھا تو اچھے سے گلے لگی بولا ٹھیک ہو سب ٹھیک ہو میری کلاس مس ہو گئی میں کلاس میں لیٹ ہو گئی میں نے بولا کہ ہاں اب جاؤ اس نے بولا تھا چلو ہم باہر بیٹھ وہاں پہ وہاں بوائز سیکشن کے پاس میں نے بولا نہیں آپ جاؤ میری آپ کلاس ہے لیکن میری کلاس میں آدھا گھنٹہ بچا تھا میں نے اسے جان بوجھ کے جانے دیا میں نے بولا نہیں اب جا مجھے کلاس ہے میں وہاں نہیں بیٹھوں گی بوائز سیکشن کے بس مط وہ مجھے بھی گھسیٹ رہی تھی ایسے اسے پتا ہے کتنی لپسٹک لگائی تھی اور بوائز کیسے دیکھ رہے تھے اسے
چھپری
ہوں
ہ آ نخرے کرے گی
میں نے اس سے بہت اگنور کیا میں نے اچھے سے بات نہیں میں فون یوز کری تھی وہ بات کری تھی اور میں یہاں پہ فون میں ہوں بول رہی تھی اس سے
پور اسل م میں ج این ایم کر پہ ن نہیں کس قبولت تھا عایشہ قبولت نرسنگ کرہ سمجھ میں نہیں آتے وہن کیا نرسن کری گھر میں چ نا بولتے ہیں نا اس کو
ہاں ہاں ہاں سموج کی نہیں وہ کیا یہ ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں ہم وہ کہیں گے اسے کہاں تھا وہ کہاں رہتے آج کل
اجبل میں
ہاں اجبل اجبل
اس میں میں کالج ہو مب کہہ جان بجھ کر کہ یہ ہ بٮ اسسی اسسیالج میں ایڈمشنون م میں بوزے ن
ہاں اسی لیے
آپ کو پتہ مجھے روز کے س نپ د
میں نے کاشفا کو بولا تھا ہم بھی وومنس کالج میں ایڈمیشن کریں گے پتا نہیں اسے کیا ہو گیا اور پھر پرویز بھائی سب نے بولا کہ نہیں اسی کالج میں ڈگری کالج میں ایڈمیشن کرو
وومینس کالج بھی اچھے سے وہ سیف ہے
ہاں وہ سیف ہے وہاں پہ یہاں پہ مزہ ہی نہیں آ رہا یہاں پہ لڑکے گور مجھے اچھا نہیں لگتا وہاں پہ
ناقابل فہم
کتنے منٹ ہوئے
ٹین نائن نائن نائناں نائن
آپ کو پتاہ ہے جب میں ابھی گھر سے نکلی نا
ہوں
پتا ہے میں ہمارے گیٹ کے ساتھ میں نے بائک پہ ہی دیکھا کسے لیکن ہاں لیکن اسے شاید مجھے نہیں پہچانا ہاں وہ تیز چلا رہی تھی بائک اس سے مجھے نہیں پہچانا میرے خیال سے
اس سے سے کال کرنا کل اچھا سے اوکے
کل کاشفا ہوگی میرے ساتھ کیسے کروں گی آج موقع تھا لیکن آج وائی فائی کو پتہ نہیں کیا ہوا
ناقابل سماعت
آج میں اب میرے پاس ریچارج بھی ہے لیکن کاشفا بھی ہے تو
کاش کاشر کل بولنا مت آو اپ نا متاؤ ٹ کہہ اگر بیمار ہوز ہے ن نہ مت آؤ کس لیے آؤ گی وہ یہ وہ ایک دن آپ کو کل مطلب وہ کرو تو وہ کیا بولتے ہیں مینیج
ہاں مینج کروں گی لیکن وہ ایک سیکنڈ بھی مجھے اکیلا نہیں چھو اگر اسے اس سے پھر شک ہوتا ہے کچھ یہ شکی ہے اس لیے
ہمم
سوچے گی کہ اکیلے کہاں جائے گی اور کس سے بات کریے اس لیے میں کالج میں اس کال پہ بھی بات نہیں کرتی
آپ کو کیا دس منٹ کی بات کرنی ہے پندرہ منٹ آپ بولو مجھے بس ٹوینٹی منٹ
نہیں یہ امپورٹینٹ بات کرنی ہے اس میں ٹائم لگے گا تھوڑا یہ یہ معمولی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں تھوڑا
ہ یہ گو تو بات آپ کو اچھے سے کرنی ہے ٹائم نکالنا اچھے سے ہے نا
ہاں صحیح
اچھا ٹھیک ہے
میں کرونگی یہ مینیج لیکن بس یہ اگر کل بھی گھر میں بیٹھ گئی تو میں اچھے سے مینیج کروں گی
ہاں کرنا پھر اوکے میں بعد میں کال کروں گی
اوکے اوکے